بولو
ہاں بول
کہ ہو
اتتا ہلہ ہو رہا ہے دور جاؤ
ا بار بیا گھا کیز ہے آپ سے نہیں کرنا چاہیے ا سب کوئی بیٹھا رہے ساتھ میں سو رہ ہم ہم تو بت تو میرا گھر دو گ ڈاکٹر تو ہی ہے گا ہمت خاتو ہے گو سیدن خاتو ہاں وہ میرا گھر میں دو گو ڈاکٹر ہے ہسمان خاتون اور سیدن خاتون علاج کروانا ہے تو آ ج ہیے گا
کا چیز کا ڈاکٹر
سب چیز کا ڈاکٹر اور آج کل حضرہ ختم بھی ہو گئی ہے تھوڑا تھوڑا ڈرتا
ہوں
لوگ پاس ن دوا ہے
بولیے کیا کر رہے آپ
کچھ نہیں کب جانا ہے مانڈر
لئے جائیں گے آپ
کہاہ
طبیعت خراب ہوگی اب سب جو کرنا ہے کھلاریی میں رہ کے کرنا ہے
ہوں
پہاڑ میں گے
ولٹن گنج آ
کیا بولے
میرا گھر آ
آپ کا گھر کمپیوٹر جوائن کر رہے ہیں منڈے سے
ہوں
ا
شپت جات ہمم
اور بتاؤ
ہاں کیا بتاے پیاج کاٹ رہے ہیں
آچ بن رہا ہے جو پیاز کاٹ رہی ہے
کیا بن نہیں واٹال ہے نہ جی کوئی شاید تھوڑی ر تیرہ چند سے بول رہے تھے ان کو کل ڈاٹا جو ہے نا
کون
کل شاہد ہم کو بہت ڈانٹا ہے اس کا سب سے آج رو رہ پیاج کاٹ کاٹ کے
کا ہے
مزاق کر رہے آنسو نکل رہا تو بولا
کا ہے پیاز کاٹ رہی ہے کہ بنا رہی ہے
اسپیشل
کیا
یخنی پلاؤ
ہوں یخنی پلاؤ
یخنی پلاؤ چکن شورما کباب چلی سارا آئٹم ملے گا
ہاں
ہمارے یہاں سب آئٹم آپ کو کیا چاہیے وہ بولیے
جو بن رہا ہے
آئیے تشریف لائیے دس
ہاں۔۔ ہاں
یہاں بات ہو رہا سارے ہاسپٹل نہ گیا تھا
کا ہے
اس کا انفیکشن ہو گیا ہے نا اس کا وجہ سے وہی سب بات ہو رہا کیا بولا ڈاکٹر کہاں ہے آج دوسرا دن کا بولے گا نارمل ہے بس بلڈ میں ادھر ہو رہا ہے جم گیا بلڈ پسار کرنارگی نکنی
ہونی ہے
وہ پھر کریں گے فون تو اٹھانا
ہاں میرا پیسہ تم لوگ کو بن رہا ہے ہم کو بھیج دینا میرا ساٹھ بنا ہے ادھر پنکی باجی پاس اور تیرا سے آج میرا بنا دس
دس
ہاں تو پنکی باجی کے پس میرا ساٹھ بنا دے وہ ہم کو بھیجی اب تو تیرا پاس بنے گا تم بھیج دینا
ساٹھ روپیہ
ساٹھ روپیہ نہیں پیسہ بنے گا تو پیسہ بنتا ہے نا
ہاں تب آئے گا تب بھیج دیں گے
ہ آ گ ہی کا ہے ٹینشن دین
ہاں
پیسہ آنا ہی آنا ہے سننے میں آیا کہ رنکی باجی کو بن گیا پیسہ پنکی باجی کہ رہی تھی
ہوں تو اس کو نکالےتب نے
اوں
اس کو نکا لے گی کیسے نکلے گا تب نا
ا ہاں بات ہے
ہوں
ہ تو بات نکالنا بھی تو ہوگا نا
ہاں پورا ہو گیا باازی سے کمپلیٹ
رنکی بازی سے ہو گیا کمپلیٹ ابھی پنکی بازی کا چ
کرلی کمپلیٹ
کہاں کی ہے پھر آج فون کی ابھی نہیں ہوا ہے کمپلیٹ سیر جن جھن آ گیا پتا اور کہاں تیرا بیٹا
ا کا ہے یہی ہے
بولیے
ائ آکا
سب ٹھیک ہے
اس کا بیٹی
سب بیٹی پرتھھاہ ہو گئی ب ایک سال ہو جائے گا ستمبر میں کتنا پانچ کا پیدائشی ہے وہ چھ کا
چھ ستمبر
ہ ہاں
ہ
چھ ستمبر کا اس کا ہو جائے گا جمع کر پاسے جی آ
جوویا وہیں ہے
آ
ارے جووہیا وہیں ہے
ہاں یہی ہے اس کا ددا بھی آیا ہے آج آجے سے ہے یہاں وہ ہم ہوسٹل جب گرودوار گئے دے دے رہکے ہم دو مہینہ آگئے رہنے
کرنے گئے تھے اسی
ہاں ہاں وہی تو منگنی اپریل اپریل مئی جون جولائی یہ تو اس کا چوتھا مہینہ چل رہا
ہاں شروع میں مہینے میں گئی تھی اپریل عیدیاں بتا کے
ھمم شروع مہینہ گئی تھی اس کا چوھا پانچو مہینہ
ا
کا اسکو ٹینشن ہے نہ ساس نہ ساسر صرف اپنا رہنا ہے کھانا ہے کا اس کو ٹینشن تھوڑی ہے
کل تک چل جائے گی پھوپھو
پھوپھو گۓ تو کہا رہے گا ہمیں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہاں ابھی باقی ہے کیا بولی ای کا ہے بات کرے گی اچ
کیا بات کریں بات کیے تھے ایک دن جس دن مولانا جگہ گئی تھی کیا بولا تھا مولانا
یہ نہیں بتائے کاچ بولی تو بول رہا تھا کی کا نام ہے تیرا نرگس نا جو رہتی ہے وہاں پہ تیرا گھر کا کام وام نہیں کون گئی تھی شاہ پور وہ لڑکی ٹھیک ہے نا بات وت کیے تھے اس سے
طاہر رانچی گیا تھے تو سومی باجی گھر آیا تھا نہ
میں جانتی ہو سب کچھ تو نہیں جانتی
آہ
مہاتما گاندھی
کنوؤ میں چل رہا ہے
ہمم
ہ
تم کس سے کس سے جڑی ہے بات کرتی
کسی سے نہیں جڑی ہے تم سے بات کر کے کمپلیٹ کر کریں گے گھرلو مسکن وا سے کریں گے چالیس چالیس اسی ہوگئے پھر رابیہ سے کریں گے
پھر کس سے کریگی میرا میں تو فون کوپشنے نہیں دکھاتا بہرے ہم کھاتا نمبر نہیں ڈالے اس کو ڈالا لیں گے تب نہیں ڈالیں گے ہم دکان میں چاکلیٹ نہیں ہے
تو اب نہیں کٹے گا فون وا
ہاں وہ تو تیس تاریخ کو آتی ہے مہینہ تویس تاریخ کو ہے اچھا پندرہ تاریخ ہیں یہی بیس تاریخ کو بولا
ہ
ائے نو ہزار جی اپن دونوں بات کر رہے اپنا اپنا بات کر رہے ہیں
اپنا ہی اپنا بات میں کاہے بیٹھتی ہے
ہم اپنا کام کر رہے اپنا کام کر
یہاں بولا تیرا امی کہا گئی
کسی
تیرا امی کہاں گئی
وہیں بیٹھا ہے ایسا
آمم ہمم بڑکی امی
وہ بھی وہیں بیٹھل تھی
ہوں
ابھی ادھر ائی ایسا کان والا بات ہو لیں گے نہیں ہاں کچی
ارے سائڈ میں بات کرنا ہے ہلہ گلہ نہیں کرنا ہے
بولو نہ تم
تو وہیں چھٹا آ جائے گا سب
نہیں چھٹ